ہلو
السلام علیکم بھائی
ہاں بولو ہے شم بھائی
اوکے
ہاں میں س کو
اور کیا کر دو
میں بیٹھا ہوں
آپ فون کو یہ کر رہے ہو آپ فون ایک ہی جگہ رکھو
میں فون ایک ہی جگہ ہے کان کے نیچے فون ہے تم دمار
اور کیا کر رہے وہ ابھی
میں بیٹھا ہوں گیے
ایک تھوڑا فون نزدیک لاؤ نا یار
میں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں
میں تو یہ کھانا کھایا کیا
ہاں میں نے کھانا کھایا
ایک کب گھومنے جانا ہے
کدھر
آپ نے کہا تھا مجھے نشاد گارڈن گھومنے تھا نا
میں نے بولا تھا نا اگر اسکوٹیر لائیں گے ہم جائیں گے شالمگر باغ
نہیں اب نہیں جا سکتے ہیں
آپ کدھر سے جائیں اور جب اسکوٹی نہیں ہے تو جائیں گے کیسے
مجھے لگا تھا ہم جائیں گے شالمور باغ میں ہم گھومیں گے ناچیں گے نہائیں
ہاں
پھر کیا پھر مزہ آئےتا
آپ نہیں جا سکتا اسکوٹی نہیں ہے
کان جا سکتے ہے یار
اور یہ مجھے بولو مسمن کا ہے
وہ زمن پتہ نہیں اس کو میں نے فون کیا تھا
وہ کرٹتا ہے ایکسمٹ
اور سب سے
وعلیکمسلام
اور سناؤ
مطلب کر رہی ان سے آ کر رہی ان سے
میں نے اس لیے کیا تھا یہئرل فون مجھے بت لگتا تھا وہ دے گا ففٹی روپیز مگر اس نے کاٹا فون بھی کیا
جسو لڑکوں کو نہیں کرنا چاہیے اور
تو دے گا پھر ففٹی
میرے پاس کہاں ہےتا ایسے میں
پھر کیوں بولتا ہے پھر کیوں بولتا ہے
تو کیوں کرتا ہے کون کون
یار مجھے مجبوری ہے میں نے شاپ کے پیسے نکالے یار مجھے کر رہے ہیں نا وہ برابر ہے اگر وہ چری دیتا مجھے بہت ہیلپ ہوتی
تا میں نے بوولنا تیرے دماغ کا ہوتا ہے تیرا دماغ
بھی غلطی ہو گئی
نے جو پسند کا کہ میں نہیں جاؤں گا بت
یار یہ غلط چیز ہے یار اھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا یار
کنٹرول نہیں ہوتا ہے مجھے کیسے کنٹرول ہوتا ہے
آپ کو بدنا آتا ہے کھیلنا اسی لیے
یہ نشہ ہے نشہ
پارک میں کھیلنا کودنا میں ابھی کھیل رہا ہوں ہوتی ہے
یہ خطرناک نشہ والے
دکھائیے کیا د
آپ میں نے قسم دکھائی ہم نہیں چھنیں گے مگر تو ب نشہ لگ گیا
نشہ نہیں بادل پاتے کرتا
کیا پاگل بات ہے
اشا کا یہ گیم
وہی نا گیم وہی اور سناؤ
بات بات تھوڑی سی کروں نا ادھر سے بھی ادھر سے میں کتنی باتیں کروں
میں بول رہا ہوں تمہیں ہم جائیں گے شنکراچاری پہاڑ پر
ادھر کیا کریں گے میگ لے گے
ہاں میگ مینگے لے گے اور
ہاں اور میٹ بھی دیں گے پھر بنائیں گے پھر آپ کو آپ پھر آتا ہی نہیں آپ کو بنانا کچھ
کیا بول اس کا ٹیسٹ نہیں دیکھا تم نے
کس کا ٹیسٹ ہے کلمازو کا
ہاں کل موسم سیفٹی فیل رہے آپ
ہاں وہی نہ وہی اور سناؤ
بس مجھے لگ رہا ہے تجھے شاید نیند چڑھ رہی ہے
نہ نہ نیند نہیں یہ تو مجھے خجلی آرہی ہے تھوڑی سی
اور
اور بس دعا
چاول رکھو دھوکے
چار
چار منٹ ہے
ہاں چار لک ہو گئے
وہی نا چار منٹ ہے اب فھر لگتے ہے دو منٹ کو کیا لگتا ہے پھر اور سنا تو آپ آپ تو گئے ن یہ مکان میں
نہیں ہم نے بھی ان شاء اللہ ہم جلدی گئے آپ آپ لوگوں نے کیا کیا
میں ابھی نہیں شفٹ کیا آپ کیا کریں اب جائیں گے عید کے بعد
ہم بھی سوچ رہے تھے آجائیں عید کے بعد مگر فام سمبر سپتمبر کے مہینے میں جیں گے
انشاء اللہ
ہاں اچھاا
اور کتا کون سال لاوگے اب
ہاں مجھے لگ رہا ہے میں جرم شفیارٹ میں لرناؤں گا مگر پاپا بول رہا ہے پاپا بول رہے ہے ڈوگ ووگ نہیں لانا ہے اب میں دیکھوں گا کیا کروں گا
نہیں پٹ بول لاؤ پٹ بول
پٹ بل
ہاں
میں کون سا مانا لاؤں گا پٹ بل تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے نا ہائٹ میں اس کو مزہ نہیں آ جاتا
وہ فائٹ کرتا ہے نا وہ خطرناک
ا کیا کرنا ہے فائٹ کو
ٹائم کتنا ہے ساڑھے تین چار بجے تمہیں ٹیوشن جانا ہے نا
ہاں
کر کو لیکن
میرے پاس آؤٹ آپ نہ تھک گ اھی لاسٹ کال ہے
آپ تھک گئے ت
ہاں اپنا تھا سو میں مجھے لگتاا نہ سوا
مجھے بھی لگتا ہے میں سوؤں گا اب اور
اور سناؤ
آاں
میں نے بولا تم نیچے اترے
نہیں نہیں میں اوپر بائی چڑھ گیا اوپر
نوشق بھائی
ہوں
اس نے اس کیا کیا بھائی چلا اس اس نے
اور کہاں لائی ادھر بن گئی نہیں ادھر بنی ہی نہیں اس کو اس ریٹ میں
آ کا کتنا ریٹ
اب دیکھنا تی دیکھنا اب دس ہزار تک دیکھنا تی
آپ کا کتنا ہے دس ہزار ہے آپ کا
ہوں
ٹر
اب دیکھنا تو دیکھتا ہی نہیں تو ہر روز بولتا ہے یہی
متیتیین
تو دیھ تو دیھ جلدی دھ مگر
میں اس کو فون کروں گا یہی فون ہم کٹ کریں گے نا میں اس کو فون کروں گا
مگر مجھے پھر بولنا جواب مجھے نسے کرنا فون
اس کو کیا کیا کو
اور ایمین کو کار ہے اس کو کھٹا رہا تھا
اس کو دیکیں گے
سات ہو گئے تین
ب پورا ہم یہاں جائیں گے کیا بولتا ہے برڈوم وڈمیں
کہاں
باؤٹر
بابڑ
ہاں
ادھر سے اگر اسکوٹی ہوتی پھر جاتے ہم
ا موشن بھائی ووشن بھائی کو بہت یہ ہے
یہ گیا یہ گیا مسروم وائسروم گیا مگر ادھر ہی ن
تو وہاں پر کمی ہے نا خبڑے وہ
تم کو کیا ہو رہا ہے کال کو آواز کو
مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ تمہیں ہی ہو رہا ہے تم شاید باتھ روم میں
نہیں میں واس روم میں نہیں میں اوپر ہوں
سر آپ سڑھی کا مطلب بیٹھے ہو
نہ نہ میں اوپر ہوں
اچھا وہاں سے ٹھنڈ ہے کن گرمی ہے وہاں سے
یہاں سے ٹھنڈ ہے تھوڑا سا-
یہاں سے نیچر بہت اچھا ہے یہاں سے ویو کیا ہے- مجھے سیدھے دکھ رہا ہے ا شکچاری پہاڑ مجھے سیدھے دکھ رہا ہے-
ہلو
مھ کسی نے کچھ نہیں ڈالا م ج جگہ پیسے ان نہ ڈالے کسی نے- کسی میں کچھ نہیں ڈرایا تھا
کیا ہوا ہے اتنا کیا ہوا ہے تمہیں پیسے پسے پسے پسے
اب کیا کرو میں پھنس گیا نا
پہلے یار تیں بیماری ہوتی ہے ت تو
ففٹی روپیز اگر ڈالتا کوئی
اچا پیسے بھی نہیں جا اس نے بولا آائیں تھے- کار ا لی اس کو ا اس کو چار حق چالیس کڑے ہیں چالیس کالوں کا پیسہ-
مجھے پتہ ہے اس کو پھر آئیں گے نا ایک ساتھ-
سی
اگر پرنے آئیں گے, پھر کیا کریں ہم
ب روما کی-
پھر ہم گندے پھنسیں گے-
گدے پھنسے گ تجے کیا بولو ن تجھے ہمیں کیا ہوگا-
اننکوڑا سیدے خاش ہو جائے گا-
ت خراب ہوتے ہیں-
اور کیکے د ن گھر میں ہو-
ہم گھر میں-
میں بھی گھرمی ہوں-
مجھے بولو یہ یہاں گئے تھے تم حضرت بل-
حضرت بل کیا کر رہے ہیں-
نا وہاں کوئی میرا کزن ہے مجھے اس کے گھر جانا ہے-
نہیں میں نے نہیں بولا-
ازم کی شادی کب ہے آپ کو-
کتن کی شاد ہے سپتمبر میں-
تم کون چ-
قرآن کی قسم سپٹمبر میں-
کیا سپتمبر
دو- دو مہینے وہ مجھے پتہ نہیں ہے-
آپ کو پتہ نہیں ہے پتہ رکھنی ہوتی ہے نا-
میں نے رکھا
آ جا اس کو کیا کرے گا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ-
جلدی- جلدی کریں
س پہ کر گ ہم کال- کٹ میری بھی کزن کی شی ہے نا-
ہاں
ہلو مجھے لگتا ہے-